السلیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
جی آپ ٹھیک ہو
کیا
جی آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
جی اچھا سے گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کی آواز نہ کم آ رہی ہے مجھے
اس لیے کال ا نہیں آئی کیاس
اچھا اچھا ٹھیک
جی جی مجھے تیری میسیج بھی آپ آئی
آپ کا بہت سلو نیٹ چل رہا ہے
ہاں ہاں یہ ہوتا ہے کب
جی جی آپ نے کھانا کھایا
ہاں
کانے میں کیا بانا تھا ہاں جی ہاں جی
ہم بنی تھی چکن پنیر میٹ م گوشت
جی ہیلو
چکن بنا تھا
چکن
گوشت پنیر اور آپ کو
ہمیں بنا تھا چکن مہا میٹ پنیر
ٹھیک میں نے تمہیں کچھ میسج کی تھی تم نے دیکھی
جی
میں تمہیں کچھ مسیج کیا ہے تمہ نے دیکھی
اوکے اوکے چلیے ہاں میں نے دیکھی میں میں نے دیکھی میں نے دیکھی میسج ہی دیکھ رہا تھا آپ کو تو پتاہ ہے جب میں میسیج دیکھتا ہوں تب میں بات نہیں کرتا ہوں مجھے بات ہی نہیں نلتی
جی جی یہ بات یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے
اوکے اوکے کیا آپ کو آواز آ رہی ہے
ہاں
آپ کو کیوں میری آواز دکھنے آ رہی ہے
کیونکہ
ہوں
واز بند کر کے ریلس دیکتی ہوں میں ویسے نہیں دیکتی
اچھا سچ میں
تے ہو یا
میں بھی دیکھتا لیکن یہ ریل نا یہ آواز کے بغیر دیکھ ہی نہیں جا سکتی ہے
اچھا اچھا دیکھو دیکھو پھر
چلیے کوئی بات نہیں اس میں نا تھوڑا وہ ہے
ہاں
اور بتائیے آپ آپ کیوں نہیں ویسے اسکول گئی تھی آج
میں گئی تھی لیکن میں پھر واپس آئے
ہاں صبح سے آپ نے ہزار بار بتایا بتائییا پھر آپ کیوں واپس آئی
پوسٹ فن ہوگا
پوسٹ فون
ہوں
کیوں
پتہ بارش کی وجہ سے
آپ کے منہ میں کیا ہے
ایئر فون
نکالو باہر
نکالا
ہاں جی بتائیے
کیا بتاؤ مجھے نا گوشت مجھے یہ تبکناٹن ہوتی ہے نا چلو مال پوئے کھانے کا موڈ ایا
ابھی آپ کو کیوں مطلب کبھی اچانک کسی چیز کا موڈ آتا ہے اگر میں قسم سے تھوڑا نزدیک رہا اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک ویسے یے باتیں بتائی نہیں جاتی ہے
ہاں ہاں ہاں
جی
آ ان چیزوں کو کیا مت وہاں مجھے یے ایسے بال کر رہے ہیں دیکھو
میں بتا رہا تھا آپ نا تھوڑا دماغ سے کمزور ہو
کیوں میں ہونا چھوٹی ابھی
ہاں جی ہاں جی صحیح بات ہے
میں نے آپ کو کچھ ریل بھیجی آپ دیکھ تو پہلے
میں نے دیکھا میں نے دیکھا میں نہیں اصل میں مجھے نا آواز سلو ہی نہیں ہو رہی ہے کم ہی نہیں ہو رہی ہے
مجھے پہلے کام نہیں کرنی ہوتی ہے یے اس میں کرنی ہوتی ہے باندھ ریلس میں
مجھے پتہ ہے آپ مجھے ہی سکھاتی ہو لیکن یے کتنے اچھے والا ہیں
مجھے ایسے ہی بنانا ہے جی
ہمم
آپ کے گھر والے کو تو ایشو نہیں ہے نا کوئی
نہ نہ مجھے کیا ایشو ہوگا
اچھا
یے بھی یے بھی کریں گے ہاں جی
مجھے شورما کھانے کا موڈ آیا
آب کو کتنا موڈ آتا ہے
کیا
آپ کو کتنا موڈ آتا ہے اچانک
ورنہ کیا وہ اتنا موڈا ہے مجھے وہاں وہ ہاں ہاں کیا کیا بتاؤں میں تمہیں ایک قسم سے خواب کتنے کتنے ہیں
یے تو آپ
واؤ مجھے وہ باربیقو کھانے کا موڈ آیا واؤ واؤ کتنے اچھے ہیں
میں نے نا آپ کو میں نے نا آپ کو کچھ بھیجا تھا
ہاں میں نے اب دیکھا واؤ یے واؤ یے چھے ہے
ہاں ہاں کتنے اچھے ہیں ویسے
بہت اچھے آپ کو پتہ ہے جب وہ چیلنج کرنا ہے نا تب یہی لانے ہے مزہ کیا آئے گا
کیا ہاں ہاں ہاں واؤ
ہاں
یے تو وہ ہے یے باربیکیوز
ہاں ہاں یے لانیز
لیکن ابھی میں نے ایک پرابلم ہے یے کہاں کا بات ہے زیادہ اس میں نا ایک ایک کو چبانے میں آھا گھنٹہ لگتا ہے چرا چراپ
وہی ہم لائیں گے نا وہ دوسرے والی آپ کو کہاں پتہ ہے فش والی
اچھا فش ہاں ان میں تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
جی جی مجھے یے کھانے کا اتنا موڈ آیا کیا بتاؤ
اچھا
اب دیکھو یے کیسا انسان ہے مجھے ہم کیوں اس سے بات کرے مجھے بتاؤ اور آپ کی پڑھائی کہاں پہنچی
میری پڑھائی چل رہی ہے
چل رہی ہے
ہاں ہاں اب کیا پے نے میں نے تو پرسوں میں نے
نہیں لکھنے چونکہ پہلے یے دیکھو قسم سے
اچ کوئی بات نہیں بھیجیے بھیجیے
اور بتائیے آپ دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں
آمم
ہاں جی ہاں جی میں نے دیکھی بس آپ کو کیا دعا آپ بتائیے کچھ
مجھے اسٹرابیری کھانے کا موڈ آیا
آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کچھ بھیجا آدھے انسان ایسے ہی ہوتا ہے آئی فون از ویسٹ آف منی
اچھا آئی فون اس ویسٹ اف منی جی جی صحیح بات ہے ویری
ہمم جی جی
آئی فون کو کیا کرنا ہے یا مجھے گندے لگتے یے آئی فونس
یے آپ کو گندہ لگتا ہے مجھے نہیں
تمہیں بھی گندے لگے گی آپ نظر رکھو
جی جی چلے کوئی بات نہیں
جی جی آپ کو میں نے یے لنک بھیجی چھوڑی آپ دیکھو مجھے بتاؤ آپ کو سبزیوں میں
آپ کیوں ایسے بجاتی ہو ایسے مطلب کال کرتے ہوئے میں آپ کو ریل ایک بھیجوں گی تھوڑا نا وہ بتائیے ذرا
مجھے بتاؤ آپ کو یے کیا بولتے اس کو کونسی سبزی زیادہ پسند ہے
مجھے سب سے زیادہ ٹماٹر پسند ہے
اچھا اچھا ٹھیک
جی جی
ہاں مجھے کباب پسند ہے
آپ کو نا اس کے پاس ہی کھانی تھی روٹی وغیرہ
ہاں
ہاں اس میں تو مزہ ہی آتا بہت
چے ابھی الگ ہی ریلس آرے ہیں کیا بتاؤ میں آپ
میں نے بھی آپ کچھ سینڈ کیا تھا چلیے کوئی بات نہیں آپ کیوں میں نے بتایا نا ابھی ریلس مت بتاؤ
کوئی بات نہیں لیکن جو آپ نے بھیجا نا وہ ان ان اویلیبل دکھا رہا ہے
اچھا چلیے آئیے مت نا چلیں گے آپ مت نا بھی ایٹین یے چلیے کوئی بات نہیں چھوڑو یے بات
اچھا اچھا
اب آئی دوسری ریل
ہاں ہاں آئی
دیکھیے
آ
بتائیے اب
ہاں دیکھی دیکھی
اور بتائیے آپ
بچاری سو رہی تھی کسم سے
اچھا اچھا
ہاں
گھر پے سب ٹھیک ہے
اسی کے بعد کوئی کال نہیں کرنا پلیز
نا نا بس دو دو
نہیں نہیں
دو
میں سوگی یاد رکھنا
دو کسم سے میں نے بتایا نا دو بس
ٹھیک ہے نہیں تھینک یو میں
دو دو میں نہیں مانوں گا دو
اچھا
آپ نا یے ریل یے دیکھو پروجیکٹ جو میں نے سینڈ کیے
اچھا آپ نے بیجے ہیں لگ بھگ ایک ان میں سے دو این اویلیبل ہے
دیکھیے دیکھیے جو ہوگی وہ دیکھیے
جی دیکھ رہی ہو دیکھ رہی ہو ہاں پہلا میں نے دیکھا
ہاں جی بت
اور اور آپ بتائیے آپ آپ نے پریپریشن کی اگزام کی
ہاں ہاں چل رہی ہے چل رہی ہے
آپ کو آج کیسے یے کام آ رہی ہے مجھے بتاؤ
آپ دیکھوں جو میں نے لاسٹ میں ریل بھیجی تھی لاسٹ میں
ہاں ہاں کوئی بات نہیں میں خود دیکھوں گی مت لو ٹینشن
لاسٹ میں دیکھیے نا پہلے لاسٹ میں
ایک منٹ ایک منٹ میں دیکھ رہی ہوں مجھے ٹھیک ہے نا آپ کو صبر بھی نہیں ہے شاید روکو میں یے میرا بول یے میرا اٹس اوکے یے پاگل بھائی میرا آیا کسم سے
یے کون سا بھائی ہے
یے پگل ہے قسم سے
آپ کیوں ہنس رہی ہو
روکو میں نے آپ دیکھیں وہ والی ریل
میں بتا رہا تھا آپ لاسٹ والی ریل دیکھو لاسٹ
وہ ان اویلیبل دکھا رہی ہے کسم سے
یے والی نا جو نہ میں نے سینڈ کی
یے ان اویلیبل ہے ان اویلیبل
اچھا ٹھیک چلیے کوئی بات نہیں
آپ اگر اکاؤنٹ دیتے یا میں دیک
نہ نہ چلیے کوئی بات نہیں یے اتنی فنی ریل تھی کیا بتاؤں میں آپ
میں دیکھوں گی نا آپ دکھائیے نا اپنی یے آپ دیجیے نا اکاؤنٹ کا پاس کیا
اور بتائیے گھر پے سب ٹھیک ہے چلیے اللہ حافظ ہم نا بعد میں کرتے ہیں بات ٹھیک ہے
یے کتنا گندا ہے